ہ وعلیکم السلام
اور ب تا سب اچھا ہے نا
ہاں
سب اچھا ہے ن
ہاں
پتہ ہے سچ میں تمہارا بی ایف ہے نا میں بھی اپنا سچ بتا رہا ہوں کچھ
سچ میں ہے میں جھوٹ ت بولوں گی
میرے پاس بی جی ایف ہے
اسس میں
س ش
تم پ بولو میرے سے جھٹ کیوں بولے میں ایسی لڑکی تھوڑی ہوں جو کسی کو بتا دیں گی
بہت پیار کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ کرتی ہے
اچھا ہے
ہاں ا میرے لیے بہت لو
ہاں
جو بات بولیں گے وہ کرے گی میرے لیے ہر ایک چیز
چھ
ہوں سات یا آٹھ منت سے اسے بات کرنا ہوں ابھی وہ بچپن کی کررس ہے میری
تو ہ ودہ بھی تو میرے سے جھوٹ بولے اس کے لیے مجھے بہت برا لگا
جھوٹ نہیں بولے بس ہم پہلے ٹیسٹ کر لیتے ہیں بتانے لائق ہے کوئی کہ نہیں اور بتا دیا جائے پھر مذاق بن جائے خود کا اس سے اچھا
کیوں مذاق بن جائے خود کا ہے تو اس میں مجھے کیا کرنا ہے
ابھی اس کو بتاؤں گا نا میں کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا اتنا ٹائم بارہ بج رہا ہے تو مجھے پہلے ایک گھنٹے گالی دے گی اچھے سے
مری دوسی سے کرنا ہے
نہیں وہ بولے گی اتنا ہے کہ جب تم کو بولیں دس بجے سو جانا ہے فون یوج نہیں کرنا ہے مطلب نہیں کرنا ہے
نہیں میں یہ نہیںوھ رہا بول رہی ہوں شادی سے س کرنا ہے
نہیں وہ کرے گی تو کر لیں گے نہیں نہیں کرے گی تو نہیں کریں گے فیملی کا عزت ہے بٹ اس کے لیے کچھ بھی ہو اگر کرنا چاہے گی تو کر لیں گے نہیں تو اس کا فیملی کت اگر اپنے فیملی کی مرضی سے کرے گی تو اب بھی کوئی بات نہیں ہے اچھی بات ہے
ہوں یہ سناو سنا یہ بتاؤ کس کی ہے
نہیں اب کیس نہیں کیا ہے مجھ کو
اچھا وال
ایسے بلائے گی ملنے تو جاؤ گا تو کچ بھی کروں گا حگ بھی کروں گا بہت کچھ کروں گا
ہ کیں نہ
مجھے ایسے بھی روک ٹوک نہیں کرتی اور مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے
اچھا تو ہیلو بٹ مجھے مت بتاؤ ٹھیک ہے تمہاری بی ا پ اب تم جانا
جی ایف
جیف
کیوں تمہارے بھی ایف کے بارے میں تو میں سن رہا تھا تم بھی سن لو میری بی ای کے بارے میں
تو میں کیوں سنوں کیوںک میں تو فرسٹ ٹائم میں جھوٹ نہیں بولی میں تو اسٹارٹنگ سے ہی بولتی تھی ہاں میرا ہے بٹ ت
نہیں بولی نہیں بولی اسٹارٹنگ میں بولی نہیں ہے بعد میں باتوں گا فرینڈ بنا تب بولی نہیں میرے پاس پی ایف
اب تو میں دیکو تم میرے بھائی کے فرینڈ تو مجھے ڈر تھا کہ میں تمہیں بتاؤں ایسا نہ ہو تو سے کل میرے بھائی کے بتا دو
ہم کیوں بتائیں گے بھائی بٹ میرے پاس جی ایف ہے جس کا نام آنسی ہے
کیا
فنسی
اچھا نام بھی اچھا
میرے کاسٹ کی بھی ہے اور الیونتھ میں ہے وہ ہم ٹویلتھ میں
اپنی بی ایف کا اسٹوری سائڈ کرتے ہوئے کام کا بات کیجیے
ارے تو یہ بھی تو کام ہی کا بات ہوا نا
ہاں ٹھیک ہے بولو کیا یاری بورنگ بات سنو
بورڈنگ ہے بہت بیوٹیفل ہے دیکھ لو گی تو کمپیئر نہیں کر سکتا ہوں بس اتنا ہے کہ اس کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتا
دیکھو آپ کی بیوٹیفول ہے ٹھیک ہے بٹ کوئی دنیا کی سندر لڑکی نہیں ہے یہ م مطلب تمہارے لیے ہوگی و
ہاں میرے لیے نہیں میرے لیے دنیا کی سب سے سندر لڑکی ہے سب سے لوئل لڑکی ہے میرے لیے سب کچھ ہے میری دنیا ہے مان لو اس کے آگے ہم کسی لڑکی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے میرے لیے ایسا مان لو دل کی دھڑکن ہے جان ہے جو بھی ہے س نہیں دے رہا ہے تم کو
جب
کیوں جانو نا تھوڑا اس کے بارے میں تو مج جہلس ہی ہو رہا ہے شحد لگ رہا ہے
او ہیلو مجھے جلد ایسے نہیں ہو رہا ہے میں ای سوچو سا ایسا نہیں ہے مجھے نہ کسی اور کے بارے میں سننا بالکل بھی پسند نہیں ہے
ابھی ابھی کل میرا فیلڈنگ سیٹ ہوگا اس کو بتائیں گے کہ ہاں بارہ بجے تک جگے ہوئے تھے وہ بھی کسی لڑکی سے بات کر رہے تھے پچاس طرح کے بات نکالے گی پہلے گالی دے گی کیا کیا بولے گی اس کو منانے میں ڈیڑھ گھنٹہ لگ جائے گا اس کو سب بتانا کلیئر کر کے کہ نہیں
اچھا تو ت میرے اس سے بات کر کے سوچنا کہ ہاں اس کو کیا کن ہے
ہاں سوچیں گے کیا ہمو ہم سوچیں گے نہیں اس کو سب بات سچ سچ بتا دیں گے کہ ایسا ایسا بات تھا انکت کی سسٹر تھی انکت بولا ہے بات کرنے کے لیئے تو ہم بات کیے ہیں آپ کے بارے میں بتا دیے کہ آپ میری جی ایف ہو آپ نے مجھ کو ربر بینڈ بھی دی ہو ہم لوگوں کا ریلیشن شپ میں ہے اتنا ہے سب کچھ اس کو بتا دیں گے ہم کیا کیا بات کی مطلب میری جی ایف کو بتا دیں گے کہ کیا کیا بات کیے ہیں تم سے
تو
نہیں بت یں گا تو اس کو برا لگ جائے گا بہت زیادہ ہاں اس کو برا لگ جائے گا نا
ہوں ہ
اور سب بتاؤ ن تم
میں کیا پتا ہ
ہیلو لاسٹ کال ہے اس کے بعد بتانے کے لیے کچھ پوچے گا بھی نہیں کس سے بات کروں گی اس کے بعد جیسے کشن کا نمبر بچا ہوںگا ا کشن کا نمبر بچا ہووںگا اس جو بھی کر سکتی ہو لیکن وسے بھی کیا کرو گی مجھ سے بات کر کے تم کو اچھا تھڑ لے ہ
پاگل ہو اتناچھل تو کرتے ہو کہ میں سے بول رہی ہو تمہاری یہ غذیب غصہ ہوگی تم کو ن مت کرو
نہیں مطلب تمہارا م جب کو سمجھا دوں گا نا میں وہ تو بچی ہے میری وہ سمجھ جائے گی اس کو سمجھاؤں گا پیار سے اس بات مان جاتی ہے
تو ٹھیک ہے تم ڈیسائڈ کر لو اگر تمہاری جی ایف تمہاری سوکل جی ایف اگر غصہ نہیں ہوگی
ہاں غصہ نہیں ہوگا جو سونا اس کا حق ہے بٹ کیا اب مجھے بات کرنا ہے تمہارا ٹاسک ہے تم کو کرنا ہے تو ہم بات کر لیں گے ہم کو کیا ہم بول رہے ہیں بات کر لیں گے
ٹھیک ہے تو میرے بھائی محسس کرے گا تو بولنا میرے پاس ایک اور نمبر ہے کروانا ہے تو بولو
ٹھیک ہے کہ بورڈ لینگویجی اوکے
اور بھائی جب اپنی جی ایف کو تم سنبھال لینا لیکن یاد رکھنا اس کے مجھ سے میرے لیے کچھ نہیں نکلنا چاہیے فالتو بات
تہارے منہ سے اس کے لیے کچھ فالتو نہیں نکلنا چاہ رہی ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنتے تھوڑا سا بھی
پاگل تمہاری سو ک جی ایف کے بارے میں نہیں بول رہی میں یہ بول رہی ہوں ج تم بتاؤ گے کہ ہاں بات کہ تو ایسا ہوتا ہے نا بول دیں کہ ہاں کیوں بات کی اس سے ملب بول دیتی ہے نا کوئی
نہیں کچھ نہیں کسی کو کچھ نہیں بولتی وہ مجھے ہی لپیٹے گی مجھے ہی ڈانٹے گی بس کسی کے بارے میں نہیں بولے گی مجھے بولے گی تو گیا ہوگا بات کرنے تب نہ کی ہے تو یہ کرے گا تب نہ کی ہے ایسے بولے گی
ہاں تو میں وہی سمجھا رہی تھی کہ اپنی سو کال جی کو سمجھانا آ میرے بارے میں کچھ فال
یہ شوڈ کیا ہوتا ہوتا ہے بار بار لے رہی ہ ہو جیلی سی ہو رہا ہے تو سیدھا بولو کہ جل رہے ہیں
ارے نہیں میں کیوں اتنا جتا مار اتنا ماروں گی نا میں کیوں چلوں
ج
بولو
تمہارا لینگویج بہت خراب ہے
ہاں مجھے بھی لگتا ہے
بیچ بیچ میں بہت زیادہ بھولتے رہی ہوں
آئی مک مجھے بھی لگتا ہے کہ میرا لینگویج بہت خراب ہے اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے
جوتا ماروں گی یہ سب اچھا بات نہیں ہے میں تم کو کوئی بول ابھی نو منٹ ہونا ہے ابھی
نہیں ہو گیا تین ہو ہی گیا
ہاں مان لو وہی ہے
تو اگر تمہیں کرنا ہوگا تو اس سے بولنا اگر ریڈی ہوتا تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کے جی صہ کرے تو
میری جی ایف کیوں غصطہ کرے گی اس کو جب میں سمجھا دوں گا ایک بار تو
ا تو اچھے سمھ دینا
ہاں
ہوں بولیے
بول تو رہے ہیں آپ بولیے کیا بولے اس کا طبیعت بھی نہیں میری جی کا طبیعت صحیح نہیں رہ رہا یہی سوچ رہا ہوں
اچھا کیا ہوا ہے
نہیں اس کا ڈاکٹر کے پاس گئی تھی میں تیری شاید کچھ کچھ پرابلم ہے انفیکشن ہو گیا ہے شاید
یہ ہے جانی ہے نہیں ہے کیا ہوا
ویکنیس آ گیا اس کو ہی سوچ رہے ہیں
اچھا بالکل
کتنا ہوا
ہو گیا ٹین ٹین ہو گیا
اوک کہ بائی کرتی ہوں اگر ہوگا تو اس کے پاس میس کرناھیک ی بائے